وعلیکم السلام
جی کیسے ہیں آپ
سب کچھ خیریت سے ہے آپ فرمائیے آپ کیسے ہیں
ہم بھی اچھے ہیں الحمد للہ آپ کی عید کیسی گزری
بےحد شاندار عید کی تو بےحد مطلب سکون ملا ابھی تہوار گیا ہے تو بےحد اچھا لگا
جی ابھی آپ نے دیکھا تھا فونوں پر اور ہر جگہ پر کتنا حج کے بارے میں بتا رہے تھے
بالکل
اس بار تو دو کروڑ لوگوں نے حج کرا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں دو کروڑ لوگ اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ان کو انہوں نے حج کرائے تو آگے بھی بھی ان کو گ گناہوں سے بچے وہ لوگ اور اپنی زندگی نیک نیکیاں کرنے میں گزارے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے عبادت کرنا اور نیکی کرنا مطلب ایسا ہے کہ رب تو بہت خوش ہے اگر ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں نیک کام کرتے ہیں تو ان سے رحم دلی رکھ تو اگر انصاف کی راہ پر چلتے ہیں تو انسان تو مطلب وہ بےحد خوش رہتے ہیں وہ
جی خدا نے پانچ چیزیں ہمارے اوپر فرض کر دی ہے اسی لیے تاکہ انسان نیک بنے ایک تو روزہ
بالکل
اپنی ا حج صدقہ دینا آپ کو پتا ہے صدقہ دینے کے بہت فائدے ہیں انسان پریشانیوں سے بچتا ہے نقصان سے بچتا ہے انسان جو بھی کماتا ہے اس کا کچھ حصہ ہم کو غریبوں میں دینا چاہیے اور اس طریقے سے اپنا صدکا اتارنا چاہیے
بالکل
بالکل صحیح فرما رہے ہو آپ نیکی تو ضرور سے کرنی چاہیے
آپ کی جی آپ کہ نمازیں کیسی چل رہی ہیں
بالکل ماشاء اللہ بےحد مطلب یہ یوں ہے کہ جب ہم جب خدا کے لیے ہاتھ اٹھتا ہے نماز کے لیے اور جب ہم صرف یہ نماز ہی نہیں ہوتی ہے تلاوت کام بھی عبادت ہی کہلاتا ہے تو عبادت انسان کو اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے ان کے دل کو سکون ملتا ہے اطمینان ملتا ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے
جی انسان کو اللہ پر توکل ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں صرف اس خدا تعالی سے جو ہم ہمیں سب کچھ دینے والا ہے اور وہی دے سکتا ہے اور وہی د گ ہم کو
بالکل صحی
یہ یہ چیز کوئی انسان نہیں کر سکتی تا یہ صرف خدا کا ہی کرشمہ ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے نماز عبادت کا سب سے اہم ذریعہ ہے دن میں پانچ بار نماز پڑھ کر انسان اپنے رب سے سے رشتہ مضبوط کرتا ہے اسی طرح روزہ سبر ا پہز گاری اور اللہ کی فرماؤ بندگی کر کے سبق دیتا ہے اور قرآن تلاوت دلوں کی روشن کرتی کرتا ہے اور انسان کو صحیح راہ دکھاتے ہے
جی بالکل ا ا ف فجرے کی نماز آج کل صبح چھ بجے ہو رہی ہے تو سردی میں تو تھوڑا اٹھنے میں ایسا آلس آ جاتا ہے پر ابھی گرمی کے موسم میں تو آرام سے ہم اٹھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں اور سردی میں بھی ہمار کو فجر کی نماز ادا کرنا چاہیے یہی تو ہمارا مشکل وقت ہے کہ ہم صرف اچھے موسم میں ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں یا ہر مشکل میں ہر پریشانی میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کو تو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے اللہ کو تو جوانی کے نیکیا بھی بہت پسند ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے
نے کہا ہے کہ انسان میں سب سے زیادہ طاقت جوانی میں ہوتی ہے اور وہ اس وقت خدا کے سامنے جکا کرے اور خدا سے ڈرے اور خدا کی رہنمائی کرے اور خدا کے نقشے قدم پہ چلے گا تو پھر اس کو جنت ملے گی
بالکل صحیح فرمایا آپ نے آج کی جو مصروف زندگی ہے اس میں انسان دنیاوی کام کاجوں میں اتنا الجھ الج جاتا ہے کہ کبھی کبھی اسے رب کو یاد کرنا بھی بھول جاتا ہے ایسے نے عبادت دل کو تازگی دیتی ہے ان انسان کو اس کی اصل منزل کی یاد دلاتی ہے یہی وجہ ہے کہ عبادت کو روح کی ا غذا کہا گیا ہے ہ
جی میرے والد صاحب تو اتنے فرما بردار ہیں خدا کے کہ دن میں اتنی محنت مشقت کرنے کے بعد بھی ظہر کی نماز ادا کر لیتے ہیں دو بجے کا ٹائم ہوتا ہے نماز ادا کرنے کا اور وہ سب کام چھوڑ کے کہ سب سے پہلے اپنی نماز ادا کرتے ہیں
بالکل صحیح فرمایا آپ اپنی دیکھو جس کو جو کرنا ہوتا ہے نا لوگوں کی تو بہانے ہوتے ہیں دیکھو لوگوں اپنی روزمرہ کی زندگی کو ایک بہانا بنا دیا ہے کہ ہم بےحد بزی ہیں ہمارے پاس سمے نہیں ہے لیکن جسے عبادت کرنے کا جو جو دل سے چاہتا ہے تو وہ عبادت کا سمے اور نکال ہی لیتا ہے اپنی ذمہ داریوں سے وہ اپنی خدا کو لیے جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری وہ نبھی ھتا ہے
جی اور جس کے دل میں خدا کا خوف اور خدا سے محبت دونوں چیزیں ہوتی ہے وہ انسان اپنی نماز کا وقت نکال ہی لیتا ہے جیسے کہ میرے بھائی وغیرہ میرے شوہر اور یہ سب پانچوں وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں ٹائم سے فجر کی زہر کی اصر کی مغرب کی اور عشا تک کی نماز پڑھتے ہیں اتنا تھک کے آنے کے بعد رات کو نو بجے عشا کی نماز بھی وہ ادا کرتے ہیں
بالکل صحیح فرمایا آپ نے یہ تبھی تو ان کا رتبا د ایک کر ان کا جو ج جبہ ہے وہ دیکھ کر خدا بھی ان کی طرف دیکھو رحمت کرتا ہی ہے
جی جی بالکل اب تو رمضان کا انتظار ہے پت نہیں ابھی ایسا لگ رہا ہے بہت وقت باقی ہے رمضان میں
بالکل ابھی تو وقت باقی ہے دیکھو جب انسان سچ اچھے دل سے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے بھی ایک عجیب سی راحت اور راحت محسوس ہوتی ہے کہ دنیا کی پریشانیوں اور فکر کچھ دیر کے لیے کے لیے ہلکی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے رب سے رو ب رو ہو رہا ہوتا ہے اپنے اندر جو رب چپا ہوا ہے اس سے روبرو ہوتا ہے تو عبادت انسان کو ہی ہے احساس دلا تھا ہے کہ اس کا ایک ایسا مالک ہے جو ہر بات سنتا ہے ہر دعا کو قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور اپنے بندوں پر بے پناہ رحمت اور رحمت رکھتا ہے
جی جی بالکل آپ کو پت ہے کوئی مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسائل زندگی میں پیش آئے اور ہم جب بہت زیادہ اس دنیا سے گھبرا جاتے ہیں تو پھر ہم کو رات کو تججد کی نمازیں ادا کرنی چاہیے اس کہتے ہیں کہ رات کی جو تعجد کی نماز ہوتی ہے اس سے ہر وہ دعا قبول ہو جاتی ہے جو وہ ناممکن ہو
بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور عبادت ہمیں ہمارے جو روٹین ہے اس کا حصہ ضرور سے بنایا آپ بنانا چاہیے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کے ابو کچھ بھی محنت کش کرنے کے باوجود بھی وہ ضرور سے نماز ادا کرتے ہیں تو انسان کو خدا کا خوف بھی ہونا چاہیے اور ان سے محبت بھی ہونی چاہیے تبھی وہ اپنا جو فرض ہے وہ صحیح سمے سے کر سکتے ہیں اور اللہ کی رضا تلاش کرے کہ ان کی پوری زندگی کی عبادت ہی بن سکتی ہے اگر اگر وہ اللہ کی رضا تلاش کریں
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے اب تو بس واپس رمضان کا انتظار ہے رمضان کی رونقیں بہت یاد آتی ہیں رمضان میں رمضان میں صبح جلدی اٹھنا سب گھر والوں کے لیے سہری بنانا شہری کے بعد سب ساتھ میں بیٹھ کر دعا پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد میں ا نماز ادا کرتے ہیں فجر کی پھر سارا دن ا جو عورتیں رہتی ہے وہ گھر کا کام کرتی ہے اور جو گھر کے مرد حضرات ہوتے ہیں وہ سب اپنے اپنے کام پہ نکلتے ہیں اور آج کل رمضان اتنی گرمی میں آ رہا ہے اس کے باوجود بھی سب اپنا اپنا کام کرتے ہیں اور بالکل روزہ پت نہیں چلتا ہے کیونکہ اللہ پر بھروسہ ہے اور اللہ کی یاد انسان کو روزہ نہیں لگنے دیتی ہے اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے انسان ہر چیز سے ہر گندگی سے ہر ناپااکی سے اور بس خدا کو یاد کرتا ہے عورتیں کچن میں کھانا بناتی ہے اتنی گرمی میں بھی روزے میں پھر بھی شکایتیں نہیں کرتی مرد حضرات اتنی گرمی شدید گرمی میں کام پر جاتے ہیں پھر بھی وہ کوئی شکایت کرتے ہیں اور سب جنے رات کو دسترخوان لگا کر افطار کرتے ہیں اور ہمارے گھر والے بھی آتے ہیں سب ماموں پھپھی سارے لوگ دعوت پر آتے ہیں اور کتنا خوشنما موسم رہتا ہے رمضان کا مطلب الگ ہی محفل جمتی ہے گھروں میں
بالکل صحی فرمایا آپ نے
بناتے ہیں
تبھی تبھی سب کچھ یاد آ گیا ہے اب تو اور ضرور سے ایک محفل ہم بھی ضرور آئیں گے اور ہم بھی آپ کے دخت خانے میں شامل ہوں گے اور کیسی دعوت ہے اس کا ضرور سے ہم بھی لطف اٹھائیں گے اور ضرور سے ملیں گے اللہ تا آپ خوش شکیے
جی ٹھیک ہے دھیان رکھیے گا آپ کاللہ حافظ
اللہ حافظ